ہیلو
آواز آ رہی ہے
ہیلو
ہر آ باز آاری
ہیلو
آاز ج آ رہی ہے ہ لوگ
ہیلو
اےواز نہیں آ رہی کیا
کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اچھا اچھا آواری ہے
جی نہیں نہیں ہیلو
اچھا اچھا اب بھی نہیں آ رہی ایک منٹ
السلام علیکم
وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے
جی ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز
اچھا اچھا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہ تم سناؤ
ماشاء اللہ میں بھی بالکل خل بس میںاں میں بیٹھی ہوئی ہوں آج ن ہم آج واز چل رہی ہے آج نا س چل رہی ہے بادل سے چھائی ہوئی ہیں
بالکل بالکل میں بھی یہی کہہ رہاوں کہ موسم کتنا خوبصور ہو رہا ہے ماشاء اللہ
ہیلو
ہیلو اب آواز نہیں آ رہی کیا
جی نہیں
ہلو آباری ہے آواز
جی ہاں ماشاء اللہ اب آپ کی آواز آ رہی ہے اور کیا پکایا تھا کی امی جان نے
ہماری املی جان نے کچھ خاص نہیں بٹ بڑھیا بنایا تھا جیسے کہ آج دہی تھا اور کریلے کی سبزی تھی تو ماشاء اللہ بہت بڑھیا لگا تھا کھانے کے میں
جی ماشاء اللہ میری امی جان نے ایج بوڈ پکایا تھا اور ک بتایا تھا اور نہ گرما گرم بریانی پکائی تھی اور نہا اس کے ساتھ میں نا نہاری بھی پکائی تھی
ارے ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑھیا کھانا تھا اور سب آپ کے خاندان میں کیسے ہیں
جی ماشاء اللہ میرری خاندان میں نا سب خیریت ہیں اور میں نا ابھی دو تین دن پہل نا گاؤں میں نا میلہ لگتاا ہے املا تو میں نا وہاں پہ گئی تھی تو نہا مجھے نہا زدا اچھا لگا میلے
ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑھیا بات ہے ہاں میں بھی کوبھی وہ مجھے بھی لگ بگ پندرہ دن پہلے میں بھی گیا تھا میلے میں گھومنے کے لیے ویسے آپ اپنے میے میں کیا کیا دیکھا
جی ماشاء اللہ میں نے نا دلی کئی طرح کے بچوں کے کھلونے دیکھے اور نہ میں نے رہ وغیرہ دیکھے جھولے وغیرہ دیکھے بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھی میں نے تو میلوں میں میلے میں پارمپرک وستوں دیکھیں لوک سنگیت بہت پسند آیا مجھے وہاں کا
ارے یہ تو بت بہت بڑھیا بات ہے ماشاء اللہ کافی خوبصورت بات ہے میں بھی ویسے میلا گیا تھا گھومنے میں نے بھی ایسے کئی ساری چیزیںیک ویسے میں جو ہوتا ہے نا جو لوک سنسکرتی والا میلہ جو چتری سنسکرتی پرسدھ ہوتی ہے جہاں کی تو میں اس میے میں گیا تھا تو ماشاء اللہ مجھے بہت بڑھیا لگا وہ ملا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسی ناپ سچ مھ مینلی ہماری سسک کی ہماری سسکرتی کی جھلک دکھاتے ہیں اب ایسے ہے نا میلہ ہوتا ہے جو بچوں کے لیے ہوتا ہے میلہ کسی اسو نہیں ہو ا کے لیے
بالکل بالکل
خوش نظر آتے ہیں جب میلہ آتا ہے جب اس میں خوش لگتے ہیں بچے
بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑھیا بات ہے ہاں ویسے بھی آپ اگر میلا گھومنے جائیں جیسے تو گھر والوں کے ساتھ جائیں جیسے امی ابو اپنے بھائی جان اپنی بہن تو ان کے ساتھومنے جائیں تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو ایسے ہی جاتا ہوں اپنےریوار والوں کو کے ساتھ اپنے جو خاندان ہے نا اس کے سات ہی
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ پریوار والوں کے ساتھ نہ جانا چاہیے لیکن نہ میلی میں ہمیں کچھ ساابدھانیاں بھی رکھنی چاہی بھیڑ بھاڑ میں نا اپنے پروار سے الگ نہیں ہونا چاہیے اپنی امی جان کا یا بجی ہو ان ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہیے میلا میں
ہاں بالکل ماشاء اللہپ نے بہتحی فرمایا ہاں میرے تھوڑی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی انہیں کی زیادہ دقت رہتی ہے کہ یا کہیں یہ ادھر ادھر نہ نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے ہاں اس چیز کا تو دھیان رکھنا چاہیے اور آپ وہ بھی ہاں میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں بڑی ساردانی پورک میلا گھومنا چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسے نا
ہاں
کئی پرتوگی پرتیوگتا بھی ہوئی تھی آپ کے یہاں پ ہوتی ہے پرتیوگتا میلے میں
ہاں ہمارے یہاں بھی کئی ساری پرتوتایں ہوتی ہیں میلے میں جیسے کہ لوگ وہ جو سنگیت ہو نا اس کی پرتیوتائیں ہوتی ہیں اور جیسے دنگل کشتی ہوا اس کی بھی پرتیوگائیں ہوتی ہیں تو ماشا اللہاموں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ کروایا لیکن نا میری یہاں پہ نا بچوں کے لیے چترکلا اور گیت پرتیوگتا آیوجت کر گئی تھی یہ ویسے نا اچھی بات ہے نا بچوں کو پرتیھا بچوں کی جو ہوتی ہے پرتھا کو پروساہن بھی مل جاتا ہے کچھ نظر آتے ایک دوسرے کی ہوڑ کر د ہیں تو نا بچے آگے نکل جاتے ہیں اگر ایسی چیزیں ان کے لیے آتی رہیے پرتیوگتا وغیرہ نہ بچے بہت ہی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہیں
ہاں بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح فرمایا اور ہاں ہونی بھی چاہیے کیونکہ اگر بچیوں کی پرتوتا جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں ان میں جو ٹیلن ٹیلنٹ ہوتا ہے جو گرامین کت کی پرتبا ہوتی ہےا ہی بہت بڑھیا بات ہے ویسے ہمارے بھی چھیتر میں کئی ساری پرتیوگتائیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے اور سرار بھی جو ہماری حکومانات ہوتی ہے جو ہمارے جو جیسے پرانت ہوتا ہے نا اس میں کئی ساری پرتوتاائیں ہوتی ہیں کئی سارے جو بورڈ ادھیش ہوتے ہیں وہ بھی پرتیوگتا لیتے ہیں پر یہ پرتیوگتا ٹھیک ہے جو گاؤں کے بچوں کی جو تکنیکی تکنیکی روپ سے سکچم ہوتے ہیں یا پرتبا شالی ہوتے ہیں تو انہیں اپنا جو دکھانے کا ایک اوسر ملتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسے نا میلے میں من م کے ساتھ ساتھ شچھا بھی ملتی ہے جیسے کہ پرتیوتا وغیرہ یہ سب سچھائی نہیں آ جاتی ہے ا وسے نا مجھے لگتا ہے کہ ہر ویکتی کو کبھی نہ کبھی میلے کا ہمیشہ لا چاہیے ہر و
ہاں بالکل ماشاء اللہ یہ بہت صحی فرایا آپ نے اور میرے کا آنند تو ہر ویکتی کو لینا چاہیے میں تو یہی کہوں گا میلہ ہر گھومنا چاہیے اور اپنے پریوار والے ہوئے اپنے رشتے دار مطلب دپ ئے تو ان کے سھ ملا جانا چاہیے میں تو جاتا ہوں توب جیسے میرے دوست ہوئے تو ان کے ساتھ مللا جاتا ہوں اور ماشاء اللہ خوب آنندت کر آنندت ہوتے ہیں اور اللہ کی اللہ کا رحم ہے کہ ہم سبھی لوگ سھ میں میلا دیکھنے جتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا میں بھی یہی سوچ رہی تھی میلا آتا ہے جب نا خوشی اور ساماجک میل جول کا جو پرتییک ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو
ہاں بالکل بالکل میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ کیوں نہ ہم کبھی لوگ ساتھ میں میلا دیکھنے چلے ہیں تو ماشاء اللہ مجھے بھی اچھا لگےا آپ کے ساتھ گھومنے میں اور کئی ساری چیزیں سیکھنے میں ملتی ہیں جیسے کہ میلا میں کئی سارے جو کلاکار ہیں جادوگر کئی ساری چیزیں آتے ہیں ہمیں سکھاتے بھی ہیں اور مجھے تو اچھی لگتی ہے میلا میں سب سے اچھی ہے کہ جیسے کہ کچھ کتاب ہوتی ہیں جو اور ہماری نئی تعلیم سے جڑی ہوتی ہیں تو وہ بھی خریدنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل میلے میں نا بڑا آتی ہیں اور آتی ہیں رنگ برنگی باہر طرف لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے کسی کا ماحول ہوتا ہے تو نا کتنا سکون ملتا ہے مجھے تو نا وہاں کا خوشسی کا ماحول دیکھ کر بےحد ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ بہتحی فرمایا آپ نے ہاں اور جانا بھی چاہے مجھے تو صحگتا تا ہے میدار جانا اور کافی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں اچھا لگتا ہے اور میں بھی جب میرا جانا بھی پسند کرتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ آپ کی اور ویسے بھی ویسے میلا دیکھنے میں سب سے اچھا آپ کو کیا لگا تھا میلا دیکھنے جا
جی ماشاء اللہ آپ نے بھی آپ نے میرے سے کی بات سنی جمک میلا دیکھ لی پہلی بار نہپ نے جان ساتھ نہ میں نے وہاں پہ کھلونے دیکھے کپتےے دیکھے اور نہا میں نے اچھی اچھی کتابیں دیکھی اور نہا ہسلک کی کئی دکانیں دیکھی تھی سنا میرا تو بہت ہی زیادہ من ہوا تھا کہ میں اپنے لیے نئی نئی کتابیں کھلونے خریدوں اور پتا ہے نا امی جاننے ہیں مجھے مے خریدنے نہیں دیے تو نا میں میے میں پ رونے لگ گئی
ارے نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوںکہ وہ تھوڑا ہوتا ہے پر ہاں آپ کو جو بھی چیزیں پسند ت وہ لینے کا من تو ہر کسی کا ہی کرتا ہے پر جو من کرتا ہے نا وہ کئی میل میں نا ایک دقت یہ رہتی ہے کہ میلے میں جو ہم وستویں خریدتے ہیں تو وہ مطلب تھرڈ کوالٹی کی ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ کام کرو تو وہ جلدی ہی ٹوٹ جاتی ہیں تو میلے سے کچھ خریدنا مطلب تو میں تو یہی کہوں گا کہ میلے میں خریدنے سے کچھ بچنا چاہیے اور ہاں میے میں آپ کو کچھ کاپی کے بر نکلنا چاہیے کیونکہ میلے میں کچھ خریدنا سے بہتر ہے اپنے پیسے برباد کرنا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میر لے چ جو چیز آتی ہےا وہ کافی خراب کوال جو ہوتی ہے نا مطلب ان کا جو نرمان ہوتا ہے وہ اا اچھی چیزوں سے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی چیز خرید لا ہو تو وہ ایک دو دن میں ہی ٹوٹ جاتی ہے ارھات آپ دیکھنا کہ میلے کی جو خریدی ہوئی وستو ہوتی ہے وہ کم چلتی ہے تو آپ کون سے بچنا چاہیے
ماشاء اللہ کرم رہے ہو میلے کی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی
کیا بولا ہلو
میلے کی تو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو تو نا بالکل بھی بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے کتنی گندی طریقے سے پکاتے ان چیزوں کو
ہاں بالکل بالکل تبھی تو میں کہہ رہا ہوں میلے میں جو بھی وستو ہوتی ہیں تو میں تو ان سے کھانے سے ہی و تا ہوں وہاں میلے میں جو رہٹ وغیرہ ہے جیسے کہ کئی سب پرکار کے رہٹ آتے ہیں تو مجھے وہ ریٹ وغیرہ گھومنے میں بہ مطلب جھومنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو م اء اللہ یہ بہت بڑھیا بات ہے آپ کو ریٹ وغیرہ جولو اور جو ان اپنے جو گفتگو ہے اور ان سے جو آپ کے جو جان مطلب ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کے لے سک بھی کروں تو وہ یہ بہت بڑھیا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحی فرما رہی ہو آپے ویسے نا میلے میں نا ساھانی بہت ہی زیادہ برتنی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے ہی نقصان ہوتا ہے اگر ہم ساابدانیاں کر
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ صحی بہت صحیح کہ آپ نے میں بھی اس بات کا دھیان رکھوں گا اور ویسے بھی سب کچھ بڑھیا ہی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل مجھے نا آپ سے میلے کے بعد ہی بکے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا
ارے ماشاء اللہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ہاں مجھے بھی آ سے گپتپ کر کے بہت اچھا لگا چلیے آپ ملتے ہیں اگلی کال میں تب تک کے لیے آپ سے خدا حافظ
جی اللہ حافظ
جی جی جی ر